تو
السلام علیکم
و ععلیکم السلام
کیسے ہیں آپ بتائیں آپ بڑھیا ہیں
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے جی آپ فرمائیں
ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے گھر میں آپ کے امی ابو بھائی جان ای سب لوگ ٹھیک ہیں
جی سب خیریت سے اللہ کا شکر ہے جی فرمائیں
تو میں اس سے یہی کہنا چاہ رہ تھا اچھی بات ہے آپ ہم لوگ ہیں اور میں اس سے یہی کہنا چاہ رہ تھا کہ آپ کے مطابق ہیں بچے کو فون دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے
بالکل نہیں لینا چاہیے جی فون
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے دیکھو جی بچوں کو نا ایک نا نارمل ہیبٹ ہو جاتی ہے فون یوز کرکے کہ نہیں اب فون یوز کریں گے کہ نہیں آجل رہتی تو وہ لگاتار ڈیلی کو نیوز کر تو یہیار ہم چاہتے ہیں کہ ڈولیفون ایسیے یوز نہ کریں کیونکہ ان کی لینگویج پہ اثر پڑتا ہے اور بھی کافی چیزوں پہ اثر پڑتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بچے کم سے کم اپنا دھیان رکھیں فون یو نہ کریں زیاہ سے زیادہ اپ نارمل ایککٹیوٹیز کریں نارمل ایکٹیوٹیز ان لیے زیادہ ضروری ہے ان کے شریر کے لیے زیادہ ضروری ہے بس یہی چیز کرتے ہیں تو بیٹر رہے گا اور کیا کہتے ہیں نارمل ایکٹیویٹیز میں نا بچوں کو ہم کیا کہتے ہیں چیس کھلوا سکتے ہیں لوڈو کھلوا سکتے ہیں اور بھی کافی کافی چیزیں دکھا سک کھلوا سکتے ہیں جیسے کہ چیس ہو گیا لوڈو ہو گیا کیرم بورڈ ہو گیا گھر میں کھیلنے والے کافی یونیک گیمس ہو گئے یہ کھلوا کے ہم ان کی نالج ٹھیک کر سک ہیں مائنڈ سیٹ اپ ٹھیک کر سکتے ہیں بٹ انہیں فون نہیں دینا چاہیے ہے نا فون دینے سے ایک ان کی آئز پہ کیا کہتے ہیں اثر پڑتا ہے آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے نا جی آنکھوں پہ ار پڑنے کے سات ساتھ انہیں فون دینے سے ان کی لینگوی پہ اثر پڑتا ہے لینگویج پہ اثر پڑتا ہے اور اوپر سے نا زیادہ فون یوز کرنے سے ان کی ہیبٹ خراب ہو جاتی ہے انہیں فون کی ایک کیا کہتے ہیں لت لگ جاتی ہے اسے کہتے ہیں لت عادت آدت لگ جاتی ہے جیسے کہ میں ایک بار باہر گیا تھا تو ایک فیملی آئی ہوئی تھی تو وہاں پہ ان کا بیبی تھا بچہ تھا مطلب تو وہ کہ رہ تھے اسے کھانا کھا لے بٹ وہ روئی جا تھا روزا رہا تھا نہیں فون چاہیے مجےون چاہیے نہیںہنچاہیے جب ہم نےوچھا کہ انن کےھر میں کیا ہوا ہے تو وہ کہہ رہے کہ نہیں ہم نے اسے فون کیا ڈال دیا ابھی بنا فون کی روٹی بھی کرا ہمارا فون سوئچ آف ہو چکا ہے تو ایسے واقعوں سے اگر آپ کو بچنا چاہتے ہیں تو پلیز اپنے بچوں کو زیاد سےدہ فون نہ دیں اور فون دین بھی نہیں چاہیے فون اگر دا چاہیے تو میرے مطابق بچوں کو نا اسٹڈی لیول چاہیے اسٹڈی لیول مطلب فون اسٹڈی کی یوز کے لیے جیسے کہ اپنا پڑھائی وغیرہ کے لیے فون دینا چاہیے نارملی میں آپ کو آگے کی بتا ہوں تو انہیں جہاں سےرا اگر فون دیتے بھی ہیں تو ان کے پاس رہیں فون چلاتے وقت اور دن میں ان کے فون کی ٹائمنگ رکھیں کم سے کم پندرہ سے دس منٹ جیا رہا نہیں یا پھر آدھا گھنٹہ بھی رکھ لے تو کوئی دقت نہیں ہے بٹ پورے پورے دن جو بچہ آج کے چلاتے نا وہ نہیں گھر میں آپ ٹی وی اور ٹی و چلا د ہووں آدھ ایک گھنٹ تو ہیحیح ہے پر فون نہ دے جائے فون ان کے لیے بالکل بیہٹر نہیں ہے میرے مطابق دیکھو میں نے جگہ جگہ یہی چیز دیکھیے کہ بچوں کو فون میں زدہ نہیں دینا چاہیے میں خود نہیں دیتا فون دیکو میں اپنےھر میں جیس جاب پہاتا ہوں یاھر پہ ہوتا ہوں چوٹے بوٹے بچے فون مان انہ نے منع کر دیتا ہوں نارملی نے کہتا ہوں بچے پڑھائی کرو اسٹڈی آپ کے لیے کافی ضری ہے اسٹڈی میں اپنا دما پاؤ جیسے کہ آپ دیکھیں گے نا فون میں جو ان کا انٹرسٹ ہے وہی میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنا اسٹڈی میں انٹرسٹ ڈالیں بس فون میں اپنا اتہاس وغیرہ دے سکتے ہیں اپنی لائف میں اپنی کاسٹ کےتے کیا کیا ہے ہے نا تو بس ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان چیزوں پہ دھیان دیں زیادہ سے زیادہ فون پہ فالتو میں دھیان نہ دیں بالکل بھی ان کے لیےضرورت ضرور نہیں ہے میں میں کہوں تو میرے مطلب سے ضروری سے فون بڑوں کے لیے ہوتا ہے جو بڑے کیا کہتے ہیں فون کو اپنا کہتے ہیں کام وغیرہ کرتے ہیں ورک وغیرہ کرتے ہیں جیسے کہ میں آؤں جاب کرتا ہوں تو میرے لیے فون بہت امپورٹنٹ ہے نا ویسے ہی باقی بچوں کے لیے فون بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے میرے مطابق ان کو اگر اسٹی لیول دیں تو کافی امپورٹنٹ ہے پر اسٹی لیول آج کل بچے یز نہیں کرتے نا فون انہیں بھی دیتے ہی نہیں کوئی بای میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ پلیز فورون کوو یوز کر بٹ بچوں کو نہ دی جائے بچوں کو کافی لوگ دیتے نا فون میں کہتا ہوں بچوں کو نہیں دینا چاہیے ہے نا جی بچوں کو فون دینا اس کا مطلب بےیکار ہے کیونکہ ان کی آئی سیٹ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے نارم نارملی ان کی لینگویج کافی خراب ہو جاتی ہے جیسے میں بتا ہوں ہمارے گھر کے پیچھے ایک لگا رہتا اور وہ فون یوز کر کر کے کر کے کر کر کے اس کی آنکھیں بالکل دو ایک اس سائڈ کو بھاگتی ایک رائٹ سائڈ بااتتی ہے ل لیفٹ سائڈ باگتی ہے ایسا ہو پڑا ہے اور لینگویج اس کی کافی گی ہوئی ہے اپنے باپ سے بالکل صحی سے نہیں بولتا اپنے ماںپ سے کافی الٹا بولتا ہے ہے نا تو اس کے آپ سے ہم نے بھی کہی کہ بھائی اپنے ان کو فون دینا کم کرے انہوں نے دن میں پہلے اس کی ٹائمنگ تھی کتنے دو گھنٹے تو انہوں نے دو گھنٹے گھے سے ڈیڑھ گھنٹے کرائی ڈیڑھ گھنٹے سے ایک گھنٹہ کرائی ایک گھنٹے سے آدھا گھنٹے کرائی تو اب اس کی لینگویج بھی تھوڑی ٹھیک ہو چکی ہے تھوڑی آئیسٹ بھی ٹھیک ہو چکی ہے اور ایسے ہی فون جیسے کہ میں آپ کو فون کیا رہا جا میری بہن ہے نا ایک مطلب سسٹر ہے میری تو وہ پوری پوری رات فون چلات ہے نا فون میں گھسی رہتی ہے کبھی نیٹ فلکس کبھی کچھ ایسی ایسی چز دیتی ہے تو میں اس کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم کم فون دیکھے وہ اپنی آنکھیں انوں دو ڈنی کر رکھیے ہے نا تو زیادہ بات نہیں مانتی وہ تو میں یہ کر چاہوں گا کہ اپنے دماغ کو ٹھیک کریں سب کو میں یہی کہہ دوں گا اپنے آپ کے گھر میں بھی سسٹر ہوگی آپ بھی ان سے یہی کہنا کہ فون کم چلائیں میں نے بھی کیا رکھا ہے پر سنتی نہیں کوئی دقت نہیں پر میں کچ کھ ٹائم تک کر کے ان کی آئی سیٹ بھی ٹھیک کرا دوں ان کی آئی سیڈ بہت خراب ہو رہی ہے سھ میں فون چلا چلا کے ان کی لینگویج بھی کافی خر ہو چی ہے لینگویج کی تو بات نہ کریں فون چلے سے لینگویج سب کی خراب ہواتی ہے میرے حساب سے تو میں ان کا فون وٹ کم کراؤ گا بای میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا جتنا ہو سکے آپ بھی فون کم کریں اپنے گھر میں اپنے امی ابو بچے بھائی جان جتنے بھی لوگ ہیں سب سے فون کم یوز کرنے کی ہی رائے ہے سب کو فون زیاد تر یز نہیں کرنے جی میرے مطابق فون ن ایک ہمارے شریر کے لیے کہتے ہیں ڈس ایڈوانٹیج مانی جائے گی فون ہمارے فائدے مند نہیں ہے اگر ہم بچوں کو دیں گے تو ہم چلائیں گے تو صحیح بھی ہے کیونکہ ہم لوگ کئی بار کیا کہتے ہیں اپنا جاب لیول دیکھتے ہیں اسٹڈی لیول دیکھتے ہیں جاب جات ہیں تو کام کے لیے وز کرتے ہیںیا پھر اسٹڈی لیول دیکتے ہیں تو فم بالکلے فائدے مند ہے اگر اس جگہ دیکھیں تو بٹ اگر ہم نارمل یوز لائف دیکھیں گے تو وہ میرے حساب سے تو بالکل بیٹر نہیں ہے فون فون ایک بےیکار چیز ہے پھر تو اگر ہم کیا کہتے ہیں صرف یوز لیول دیکھیں گے کھیلنے کے لیے اگر آپ آن لائن ورک کرنا چاہیں گے تو فون آ کے لیے بیہٹر ہے ہے نا کیونک آج کل آن لائن ورک بہت اچھی بات ہے بہت کافی اچھی بات ہے بٹ فون میرے مطابق بچوں کو تو نہ دے بچے نہ کوئی ورک کرتے نہ بچے کچھ کرتے ہیں فون میں فون کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے فون چلانا اور میں نہیں چاہتا کہ بچے ایسے مائنڈ سیٹ سے چلیں فون چلائیں کیونکہ فون ان کے لیے میرے بتاائبق بالکل بھی یوز لیس نہیں ہے ہوتا ہے فائدہ مند نہیں ہے ہے نا انہیں کیا کرنا ہے کچھ نہیں فون یوز کرنا ہے چلانا پے دن چلا ہے پے دن چلانا ہے پھر سو جانا پھرٹھنا ہے پھر چلانا ہے پھر اٹھنا ہے پھر تو یہ چیز غلط ہے کافی لوگ کی ایسی آ ڈال چکی ہے انن نارمل گھرر کی ایکٹیوٹیز تو رہ ہی جاتی ہیں باہر کی ایککٹیوٹیز رہ ہی جاتی ہیں کرکٹ ہو گیا فٹ بال ہو گیا والی بال ہو گیا بیڈمنٹن ہو گیا کافی گیمس ہیں ایسے گیمس کھلوائے انہیں ان کی انٹرسٹ ڈالیں اس چیزوں پہ گیمس میں ہے نا فلپنگ ہو گیا کافی چیزیں ہو گئی تو میں یہ کہنا چاہوں گا بای زیادہ سے زیادہ انہ نے فون سے دور رکھے فون ایک ان کے لیے میرے سب سے فائدے مند چیز نہیں ہے بچوں کے لیے بچوں فون بالکل دھیان دینا چاہیے فون کافی لگتے بچے ایسا ہے نا فون زیادہ ہی چلاتے ہیں زیادہ چلانے سے فون سے ان کے نا آئی سیٹ کچ زیادہ ہی بھی ہو جاتی ہے دون آنکھیں بیچ میں آی ہیں بالکل گلے تو جیسے کہ میری سسٹر ہے اب بھی انہوں نے فون بالکل یوز کر رہی ہیں لگاتار لگاتار چھوڑتی نہیں ہے بالکل ہی میں بھی یہ کہ چاہتا ہوں کہ فون پہ زیادہ سدا دھیان نہ دیں فون اتنا بھی یوز نہ کریں میرا بھائی ہے اس کو میں نے دیکھا ہے وہ جہار سے زیادہ بہت گندے طریقے سے فون یوز کرتا ہے اس کی آنکھیں شریر سب خراب ہو چکا ہے کالا ہو چکا ہے شریر ہے نا اور پورا مطلب تھکا تھکا سے رہتا ہے ہے ٹائم لیزی فیل کرتا ہے تو میرے مطابق تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو کم سے کم فون دیں ورنہ ان کے ایسے حال ہو جائیں گے میرے بھائی کے حال ایسی ہی ہیں جو جیسے بچوں کے فون چلانے سے ہوں گے باقی میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے فون کو کم یوز کریں فون ہمارے حساب سے میرے حساب سے تو اتنا بڑھیا نہیں ہے بچوں کے یز کے لیے بڑوں کی اس کے لیےڑیا ہے کیک بڑے اپنا کیا کہتے ہیں سٹڈی لیول یاھر جب لیول وز کرتے ہیںیری بہن بھی سوشل میڈیا پہ اپنا جاب لیول یوز کرتی ہے تو بڑھیا لگتا ہے فون بٹ زیادہ تر لوگتے نا بنا جب لیس یا پھر بنا کسی چیز کے ہی فون کو فالتو میں یوز کر کے کر کے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو وہ جگہ میرے حساب سے بالکل بیہٹر نہیں ہے بچوں کو فون پہ دھیان دینا چاہیے فون زیادہ نہیں چلانا چاہیے فون ایک نا ہمارے کیا کہتے ہیں ہمارے شریر کو خراب کرنے کی چیزیں لینگویج خراب کرنے کی چیزیں بس نارمل میں بتا ہوں تو فون اتنا بیٹر نہیں ہے اس جگہ بس اگر بچوں کو دیا جائے گا نا تو بچے اپنا لینگویج خراب کریں گے اپنا کیا کہتے ہیں آئی سیٹ ویک کر لیں گے اور شوشل میڈیا پہ تو کافی چیز چلتی ہیں ہے بچوں کو دینا بھی نہیں چاہیے سوشل میڈیا کے لیے بچے کافی زیادہ نا فون پہ الٹا سے دھیان دیتے ہیں میرے مطابق میں تو بچوں کو فون دیتا ہی نہیں میرے مطابق بچوں کو فون دینا بھی نہیں چاہے میرے مطابق بچوں کو بالکل فون نہیں دینا چاہیے فون ان کے لیے بالکل بھی کیا کہتے ہیں بڑھیا نہیں ہے کسی بھی جگہ لگا لیں تو فون ان کے لیے بیٹر نہیں ہے ہاں آپ کے لیے بیٹر مان سکتا ہوں کیونک آپ اگر کرو گے تو جاب کے یزو گے میں کروں گا تو جاب لیے یوز کروں گا ایسے ہی کوئی اور بھی کرے گا تو جاب کے لیے یوز کرے گا کافی لوگ بچے اچھے ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں ایسے جو فون پورے دن صرف چلانے کے لئے یوز کرتے ہیں تو ان کے لیے فون بالکل بیٹر نہیں ہے میرے مطابق فون ہاں ایک ایسی چیز ہے فون ایک ایسا انتر ہے جسے آپ کیا کہتے ہیں اپنا کام کے لیے یوز کریں گے تو بہت فائدے مند ہے اور اگر یوز کر کے لیے مطلب چلانے کے لئے ایسے نارملی ریلس وغیرہ دیکنے کے لیے یوز کریں گے تو بےیکار ہے وہ ہمارے مائنڈ سیٹ کو خراب کرتا ہے مائنڈ سیٹ اس امپورٹنٹ اگر میں کہوں تو آپ سے آپ بھی اپنا انا دھیان دیں کہ آپ فون کو صرف یوز کریں تو کام سے یوز کریں نارمل فالتو میں چلانے کے لیے یوز نہ کریں چلانے والے لیے بالکل بےیکار رہے گا نا میں بھی کافی یوز کرتا ہوں بٹ میں فون کو صرف دھیان سے یوز کرتا ہوں اور اپنا نارملی مان لیجیے نارمل چلانے کے لیے یوز کرتا ہوں ہے نا اور ہمیں چلانے کے لیے ہی یوز کرنا چاہیے بھی میں جتنا ہو سکے بچوں سب سے یہی کہتے کہ بھائی یہ فون کو بالکل چلانے کے لیے یوز کریں نہ بالکل بھی اپنا دھیان سے دھیان میری بات کر تو میں تو ایسا کرتا ہوں کہ فون کو صرف نارملی میںون کو کم سے کم وز کرتا ہوں کم سےم ہی بیٹر رہتا ہے زیادہ سے زیادہ یوز کرنا بیکار ہو زیادہ سے زیادہ یوز کرنا بہت زیادہ بیکار ہوتا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ کم سے کم یوز کریں آپ ہے نا دورمل آپ کو اتنا توب معلوم ہی ہوگا کہ فون ہمیں زیادہ یز اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونک فون ہمارے بالکل بیٹر نہیں ہے کیونکہ نا فون اپنا مائنڈ سیٹ خراب کرتا ہے اگر جہاں لوگ کہتے ہیں نارملی ایس فالتو یوز کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ فون کو صرف اسٹڈی لیول اینڈ جب لیس یوز کریں جاب کے لیے یا پھر اسٹڈی لیول یا پھر اپناتہس جاننے کے لیے پ کو بس بچوں کو دے سکتے ہیں ورنہ ویسے نہ دے بچوں کی اتنی بڑی لائف ہوتی ہے بچ کو آپ کیا کہتے ہیں نارمل چیزیں ایکٹیوٹیز کرائیں فٹ بال والی بال اور کافی گیمس ہیں ہاکی تو اس لیے باقی میں یہی کہنا چاہوں گا
بول ج ہ
بس میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں بای زیادہ سے زیادہ آپ بھی ایسے کریں کہ بچوں کو دھیان دیں ہے نا میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کو دھیان دیا جائے
ٹھیک ہے یھ ٹھیک ہے جی آپ کی بات سن کے بہت اچھا لگا آپ نے بالک ک سجا نے بھی کتنا ضروری ہے فون کا یز کرنا
ہوں باق میں یہ کہنا چا دوںا آپ کو فون کے لیے فون آپ کے لیے فائدے مند ہے اور آپ کے لیے گھاٹے مند بھی ہے مطلب جیسے کہ آپ کے لیے ایڈوانٹیج یہ ہے فون سے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کیونکہ فون یوز کرنے سے کافی آپ کو فائدہ بھی ملے گا جاب میں اگر آپ کو چیز نہیں پتا ہوگی تو آپ فون سے پوچھ سکتے ہیں کافی چیزیں آ گئی ہیں اب تو فون میں اے آئی وغیرہ ایسی آ گئی ہیں باقی نورون میں کہنا چاہوں تو آپ کو فون کم یوز کرنا چاہیے ریلس وغیرہ ایکس گول کرنے کے لیے پڑھائی کے لیے اسٹڈی کے لیے یوز کریں اچھی بات ہے اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو آپ کہتے ہیں ہم نے اتہاس کے بارے میں جانیں اور جیا سے ہو سکے کہ کہتے ہیں اپنا بچوں کو بالکل فون نہ دیجیے کیونکہ فون سے ان کی کافی ہیبٹ خراب ہوتی ہے میرے مطابق میں تو جا ساد بچوں کو فون دینا نہیں پسند کرتا میرے مطابق بچوں کو فون دا بالکل بھی صح نہیں ہے آپ کے مطابق بچوں کو فون دینا صح ہوگا میں جانتا ہوں ہے نا بٹ فون لینا کم صحیح ہوا کم دے کیونکہ جادنا بےکار ہے اسٹڈی لول ت یا پھر جوبلز یوز کریں خود آپ بھی میں تو کم سے کم فون کو بہت کم یوز کرتا ہوں ہاں جی تو میں آپ اب سے ایکوں گا خداظ بع میں بات کریں گے ہم ٹھیک ہے جی